ااں
ہیلو
ہلو السلام علیکم بھائی ٹھیک ہو
ہاں بھائی اللہ کی ٹری سے سب کھی رہتے بھائی کافی سمے بعد تم نے ب فون کیا ہے آج
تو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اللہ کی دن سے سب کھیری لییتےے بھائی جاں
تو کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہیں بھائی جان ہم آج کام کر کے آئے ہیں مطلب کام کر کے آئے ہیں ڈوٹی ار کے آج کام بہت زیادہ تھا آ کم
تو آپ کون سا کام کر رہے ہو
ہاں بھائی جانا ہم میں کمپنی میں لگ رہا ہوں بھائی جان کہ یہ آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے نا تو اس میں جاب جاب کرتا ہوں بھائی جان میں
اچھا اچھا اچا آپ ڈلیوری بوائے ہو ہے نا
نہیں نہیں نہیں بھائی جان وہ الگ ہے ہم کیا کمپنی میں ہمارا کام ہے اسکین کر نام پل جو آئٹم ہوتی ہے نا تو ان کو اسکین کر کے کوڈ رکھنار کمپنی کے تھرو
اس آن لائن شاپنگ کے بارے میں ہے نا
ہاں جی جی پتا ہے بھائی
تو آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے تو آپ ظاہر کرنا چاہو گے اس کے نقصانات
جی جی نقصان ہے بھائی جان بہت ہیں پر نقصان بھائی جان کم ہے پ فدےہ بہت ہیں اس میں
نقصان کیا ہے اس کے مطلب کون سے کم نقصان ہے جاب مطلب وہ
جی جی پہلے تو بھائی جان آپ کو یہ بتا دوں کہ آن لائن شاپنگ ہوتی کیا ہے اور کس کیسے ہوتی ہے اس کی پرکریا سمجھا دوں آپ کو
جی جی سمجھاؤ بہتر ہوگا میں سمجھ جاؤں ایک مطلب جو کوئی ایسا بندہ ہے جو اس مطلب ایپ سے کام کر رہا ہوں یا آن لائن شاپنگ کے ساتھ کام کرو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا ہے نا
جی جی جی جی جی میں تو اللہ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو کچھ ملے اور آپ تو اسی کے آدار پہ اپنا کچھ کام سیکھ لے جسے اپنا جین یاپن کر سک ہیں تو بھائی جان اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں ایک کمپنی ہوتی ہیں اور ہم کو کمپنی کے تھرو ایک ڈیوائس ملتا ہے ڈوائس مطلب فون جیسا ہوتا ہے بائی چانس تو اس میں کیا ہے اوپر سے کمپنی ہے مے کو ایک آئی جی سو کراتی ہے ہم اس آئی ڈی کو اسکین کر کے ایک ڈبا ٹائپ کا ایک ٹوٹ ٹوٹ ہوتا ہے لیلا ٹائپ کا ڈبا ہوتا بھائی جان اس کو اسکین کر کے پھر اوپر سے بھائی جان ایک لسٹ آتی ہے مطلب لگ بھگ آئٹم دس کی آتی ہے مطلب دس آئٹم آپ کو پک کرنے پڑتے ہیں بائی چانس جیس مان کے چلو آپ نے کچھ فون بک کیا ہے بھائی
با کوئی بھی الیکٹرانکس
ہاں کچھ بھی ہو آپ کی انوسار تو اس آئٹم کی لسٹ ماری پس آئے گی بھائی جان تو ہم جیسے کہ آپ نے فون کیا ہے تو ہم اس کو اسکین کر کے پتا کریں گے کہ فون آپ کا اوو کا اپو کا فون ہے وہ فون گراؤنڈ فور نمبر پہ اور ا درج پانچ میں رکھی ہے تو بھائی جان ہم اس کو نوکشن کو اسکین کر کے پھر گراؤنڈ فلور پر جا کر اس کو فون کو اسکین کریں گے اور پھر اس کے بعد میں ٹٹ کو اسکین کریں گے پھر اس کو ہم ٹوٹ میں رکھتے ہیں بھائی جان پھر اس کو ہاں پھر بھائی جان اس کو کیا ہے ہم ایک ٹوال ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاپنگ مال میں جو اسٹال ہوتی ہے نا لوی ٹائپ کی تو اس کو ہم آئٹم کو رکھے لے جاتے ہیں باہر تو بائی جان ایسی ایک چوٹ ہوتی ہے اس کو فون کو رکھ کے ہم پھر گراؤنڈ پہ کہ ہم نیچے لے کے آتے ہیں بھائی جان پھر اس کو ہم ٹوٹ کو اسکین کر کے دوبارہ سے پھر اس کو ہم ا ایک بو ہوتا ہے ڈیڑ سی ہوتی ہے اس پہ رکا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں بھائی جان وہ دوسرے باں میں چلے جاتی ہے وہ دوسرے گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھنڈے ہوتے ہیں الگ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے بائی جان اس کو جیسے کہ آپ نے کہاں سے بک کیا مان کے تھرو آپ نے ایم پی ماؤ سے بک کیا تو ایم پی ماؤنٹ کی لوکیشن اس پہ چپکائی جاتی ہے بھائی جان آپ کے فون کے کور پر مطبول ڈبے پر تو بھائی جان ان کو ڈپی کو وہ کیا ہے بیگ میں پ کر کر کے اس کو چٹ کو لگا کے پھر بیگ کو گاڑی میں رکھا جاتا ہے پھر بھائی جان پ جیسے کہ آپ نے ایم پی میںک متب بک کیا ہے آپ کے پاس ڈیلیوری کے بوائے کے تھرو آپ کے پاس وہ فون کو بھیجا جاتا ہے وہ آپ آسانی سے اس کو پک کر دیتے ہیں
جی جی بالکل بالکل
فائی جان اس میں یہ ہوتا ہے کام اور میں تو اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ آپ کو اچھا لگے تو من کو ضرور بتانا ہم بھی آپ کو اس کمپنی میں لگوا سکتے ہیں
میرا نا یہ سوال ہے مطلب اس میں نا کبھی بار فراڈ بھی ہو جاتا ہے دیکھو ہوتا کیا ہے کیا میں نے مطلب ریسینٹ ویڈیوز میں دیکھا کبھی کبھار کوئی فون خریدتا ہے کوئی پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں صاون نکل ہے یا کچھ اور نکلتا مطلب میں نے کبھی کبھار دیکھا ہے مطلب ریسینٹ ویڈیوز میں دیکھا میں نے
جی جی بھائی جان ب میںتا ہوں یہ بھائی جان کیا ہوتا ہے اس میں کچھ کمپنی کے جیسے کہ کچھ ہاں بندی مطلب جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں جو آئٹم کو پیک کرتے ہیں نا دونوں کو کیا کرتے ہیں کبھی کبھی غلط پک ہو جاتا ہوتا ہے جیسے کہ مان کے چو فون پک کرنا ہو وہ بھائی جان ہے آئی پی کی آئی پی پی کو دینے کے چکر میں کا ہے جند بازی کے چکر میںون کو جگے ہوئے دوسرے آئٹم کو پیک کر لیتے ہیں اور کو کو پتا نہیں چلتا ہے تو اس کی وجہ سے بھائی جان غلط آئٹم پیک ہو جاتا اس کے بع سے نقصان بھی ایسے ہیں کہ مان کے چلو آپ تو پک کرتی ہے ملب آپ آئٹم منگا رہے ہو ہمارا کام ہے آئٹم کو پک کرنا منتا کہ بہت ساری گندی بھی ہوتی ہے کمپنی میں جیسے کہ ہم رانگ شارٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ کرنا ہے من کو پ ایک سامن ہو گیا من پہ شیمپو پ ایک تو اس میں من نقصان بھی ہے پ من کو بھائی جان الگ تھے اوپر سے ا ڈائٹ بھی مطبل پیسے کٹنے ہمارے اور بالنگ لٹر بھی شروع ہو جاتا ہے ہماری آئی ٹی پر تو نقصان بھائی جان بہت ہے اس میں
جی جی بالکل بالکل دیکھو ہر ایک چیز کے نقصان بھی ہوتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک چیز کے فائدے ہی ہو کسی حد تک اس کا نقصان بھی ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا ہی لیکن نقصان ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا ہر کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے
جی بھائی جان ہ جی بھائی جان آپ نے کبھی شاپنگ کی ہے بھائی جان
جی جی میں نے کیا آن لائن اور آف لائن بھی دونوں کی میں نے
اچھا اچھا بھائی جان ایک چیز بتائیے کہ آپ کو آف لائن میں اچھا لگتا ہے شاپنگ کرنا کہ آن لائن میں
میں نا دونوں پریفر کرتا ہوں دیک کو مطلب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی دیکو آن لائن میں کیا ہے کہ ہم نا وہ مٹیریل چیک نہیں کر سکتے کسی پروڈکٹ کا دیکھو مثال کے ط میرے کو کوئی کپڑا دیکھنا ہو میں اس کا مٹیریل چیک نہیں کر سکتا کوالٹی چیک نہیں کرک لیکن آف لائن میں کیا کہ میں اس کا میٹیریل چیک کر سکتا ہوں ہے نا
جی جی جی اور بھائی جان آپ نے صحیح پڑھوایا ہے اور پھر بھائی جان آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے
دیکھو دیکو یہ بھی بتانا چاہوں گا لیکن اگر آن لائن میں کیا ہے کہ میرا نا وہ ٹائم بچ جاتا ہے میرا ٹائم زیادہ نہیں ضائع ہو جاتا ہے میرا ٹائم بچ جاتا ہے اس سے آف لائن میں کیا ہوتا ہے کہ میرے کو ٹریفک میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے پھر دکاندار کے پاس پہنچے پھر اس کا نا کوئی مطلب دوسرے کسٹمرز ہوں گے پھر وہ ان ان کو فری کرے گا ہے نا پھر اس کے بعد میری باری آئے گی تو یہ بہت مطلب لمبی پروسیس ہے اس میں ٹائم لگتا ہےہ ٹائمضائع ہوتا لیکن لائن میں کیا کہیں زدہ سے زیادہ دسن لگتا کوئی چیز دیکھنے میں اور بوائے کرنے میں ہے نا
ہاں بھائی بھائی جان آپ نے صحیح سنوایا پ بھائی جان آپ کو یہ پتتا ہونا چاہیے کہ آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو آئٹم کچھ غلط آ گیا ہے کہ کہ ڈیمیج آ گیا تو بھائی جان اس میں کیا ہوتا ہے نیچے ریٹرن کا آپشن بھی ہوتا ہے آپ چاہو تو اس کو سات دن میں بعد مطلب ب بھی کیا کر سکتے ہو تم ہ بائی جانس ہاں پھر بائی جانس آف لائن میں کیا ہوتا ہے دیکھو اورپرن میں دیک کچھ بھی سامان لے رہے ہو آئٹم دے رہے ہو اس میں کیا ہے آپ نے لے لیا وہ مان کے چلو وہ گھر جا کے ہیں خراب نک رہے ہے کیا ڈیمیج نکلے ہے تو وہ کہ آف لائن میں سامنے بیک نہیں ہوتا ہے مطلب واپس نہیں ہوتا ہے مگر آن لائن میں واپس ہو جاتا ہے ا بھائی جان آپ کو پت ہونا چاہیے کہ آف لائن میں کیا ہوتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے اور مھہ بھی ہوتا ہے تو آن لائن میں ایسا نہیں ہوتا ہے آن لائن میں جو قیمت ہے نا وہی شو ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو تو جیسے کہ اپنے یہاں دیش میں کئی پرکار کے تہوار ہوتے ہیں تو ان پہ کیا بپر وپر بھی ہے اک بھی ملتا ہے چھوٹ بھی ملتی ہے تو یہ آن لائن میں بہت ساری سوھا بھی من کو پراپت ہوتی ہے بھائی جان
جی جی بالکل بالکل اس سے نا ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارا ایک انسان کا وقت بہت ضروری ہے ٹائم نا بہت ضروری ہے
جی بھائی جان ہاں آج کے سمے پہ وہ اللہ دیکھو آج کے سام ت ہاں آج کی سمے پہ دیکھو ہر انسان کی قیمت سمے کی قیمت ہونا پتا ہونا چاہیے کیونکہ آج کا سمے ہر انسان کے لیے ہر ایک ایک منٹ کا قمتی ہے کیونکہ ان کی انسان جو سمے کی قدر کرے گا نا سمے اس کی انسان کی قدر
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بہت اچھی بات کہ آپ نے آپ کے بات سے بہت متاثر ہوا یہ صحی بات آپ نے اگر ہم وقت کا مطلب اچھے سے استعمال کرے یا وقت کی قدر کرے تو وقت ہماری قدر کرے گ نا
جی بھائی ہاں
میں تو اللہ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی ہ آپ بھی اب نے ابی جان کو اور بیگم جان کو بھی سمجھاؤ کہ بکت اپنا سوشل میڈیا میں نہ دیک کر اپنا کام میں یوز کریں جا کے آپ اپنا کام کام بھی آتا ہے اور کام فوکس کرنا چاہیے ہر انسان کو
جی جی بالکل بالکل ہمیں زیادہ مطلب ہمیں زیادہ ٹائم مطلب اسپینڈ کرنا چاہیے اپنے کام پہ ہے نا تو آپ سے بات کرتے کہ بہت اچھا لگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے
جی جی بھائی ہ خدا آفس بھائی جان
شدا حافظ